السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے
شکر اللہ کاا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا اور گھر پے سب ٹھیک والدین مائبہ جی الحمد للہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اور سنائیے کیا حال ہے
بس ٹھیک بیٹھا ہوں اب باہر نکلا تھا اور آتے آتے دیر ہو گئی ٹریفک کی وجہ سے آپ کو تو معلوم ہے آج کل ہمارے شہر میں کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے
جی بالکل بالکل ٹریف کے مسائل تو آج کل ہر شہر کا ایک ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے گاڑیوں کا زیادہ گاڑیوں کی زیادہ تعداد ہے ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر تین لوگ
صحیح بات ہے ہمارے یہاں لوگ ٹریفک کے جتنے بھی قانون ہیں وہ صحیح سے ان پر عمل نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ٹریفک جیم زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگ گاڑیاں صحیح سے نہیں استعمال چلا کرتے ہیں گاڑیاں صحیح سے نہیں چلاتے ہیں
بالکل اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنی گاڑی گاڑیاں کر دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل بڑھ جاتے ہیں
ہاں صحیح بات کہی آپ نے جب میں گیا تھا آج مجھے جانا تھا بازار تک تو میں نے دیکھا کئی ساری گاڑیاں ایسی تھی لوگوں نے ایسی ہی سڑکوں پہ پارک کر کے رکھی تھی
پھر خود چلے گئے تھے اور اس وجہ سے بہت زیادہ دق دقت ہوتی ہے لوگوں کو سڑک پہ چلنے میں
جی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ آج کل جو ایکسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں ان کی بھی وجہ ایک ٹریفک جیم بھی ہے کیونکہ لوگ سڑکوں پہ گاڑیاں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے باہر جانا چاہیے اسس ٹریفک جیم سے
ہاں صحیح بات کہا کہی ہے آپ نے
تو اس سے وقت بھی ہمارا بہت ضائع ہوتا ہے اور دیکھے تو جو گاڑی میں ایندھن لگ ت ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے
اور ماحول بھی اس سے دھواں زیادہ زیادہ نکلتا ہے تو ماحول بھی زیادہ آلودہ ہو جاتا ہے
جی بالکل بالکل
میں دیکھتا ہوں صبح جب نکل تو صبح جب صبح بھی ٹریفک ہوتا ہے بہت زیادہ ٹریفک جم ہوتا ہے اس وجہ سے اسکول جو بچے اسکول جا رہے ہوتے جو نوجوان کام کرنے پہ جا رہے ہوتے جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں یا جن کو روزمرہ کی زندگی میں جو کام ہوتے ہے اس کے لیے نکلتے ہیں ان کو بہت زیادہ د دقت ہوتی ہے اس سے جب سڑکوں پہ گاڑیوں کا جام لگ جاتا ہے
جام کی وجہ سے تو مریض بھی ہوتے ہیں کئی ان کو ایمرجنسی سروسز مشکل پیش آتی ہے
آپ کو میں قصہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ کچھ دن پہلے کی بات ہے سر ایک دو ہفتوں یہ پہلے کی بات ہے میں ایسے ہی چل رہا تھا سڑک سے تو دو لوگوں نے اپنی گاڑیاں سڑک پہ رکھی تھی اور راستے سے ایمبولینس گزر رہی تھی اس میں ایک بیمار تھا جس کو اسپتال پہنچنا تھا جلد لیکن ان دو گاڑیوں کی وہاں پر وہ دو گاڑیاں رکھنے کی وجہ سے ٹریفک جم ہوا تھا
اور وہ مریض کو ہسپتال پہنچنے میں کافی زیادہ دیر ہو گئی اس وجہ سے اس مریض کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کا اس کی وجہ یہی کہ جو ہم یہاں پر ٹریفک رولس جو ہمارے ٹریفک کے یہاں پر قانون ہے وہ ہم یہاں پر ان پہ نہیں چلتے ہیں
ہاں جی ہم ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی دھیان میں رکھے اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو تو یہ سڑک پہ نہ رکھے کہیں اس جگہ رکھے جہاں پہ پارکنگ میسر ہو وہاں پہ رکھے جس سے کسی اور کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ دیننی پڑے
ہوں اور اگر آپ آپ یہ بھی دیکھو گے لوگوں کے لوگوں کی اگر ضرورت ہوگی ایک گاڑی تو لوگ گھر پہ دو دو تین تین گاڑیاں رکھتے ہیں اور جن کو گھر پہ جگہ نہیں ہوتی ہے پھر وہ سڑک پہ رکھتے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہے
جی بالکل بالکل لوگوں کو چاہیے کہ اگر ایک گاڑی گھر میں تو ایک بندے کو کام ہے دوسرے انسان کو بھی وہیں وہیں جگہ سے جانا ہے تو وہ آپ ایک ساتھ چلے جا سکتے ہیں ایک ہی گاڑی میں نہ کہ دونوں الگ الگ گاڑیاں نکالے جس کی وجہ سے ٹریفک کا جیم بھی بڑھ جاتا ہے اور جو ایندھن ہے ایندھن بھی خرچ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ماحول بھی خراب ہوتا ہے تو آپ کے حساب سے ہم اگر ٹریفک کے مسائل ہیں تو کیسے کم کر سکتے ج
میرے میرے خیال سے جو ہم ٹریفک کے مسائل جو ہو یا زیادہ تر جو ہم دیکھتے کہ ٹریفک جام ہو تا ہے وہ تو ہم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی قانون بنے ہیں ٹریفک کے وہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے سب سے پہلے ہمیں ان پر عمل کرنی چاہیے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس ہاں جو ہماری گورمنٹ ہے اس گورمنٹ کو پر کئی سارے ایسے قانون لانے چاہیے کہ جو یہ اس اب پر عمل ہم ٹریفک کے قانون پر عمل نہ کرے ان کے خلف ان کے خلاف کارروائی کرے ان کو جرمانہ کرے
جی بالکل بالکل جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جائے یا سگنل سگنل اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھا جائے
اور جو ٹریفک لائٹس ہر جگہ پہ لگائی جائے جس وجہ سے لوگ آ آسانی سے سڑک پہ چل سکے
بالکل سڑکوں کو بھی سڑکوں کو بھی واسیع اور بہتر بنایا جائے
ہاں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں کی سڑکیں تو ان کا حال تو بےحال ہے اس وجہ سے وہ بھی ایک کارن بنتا ہے ٹریفک جم کا کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں سڑک خراب ہے سڑک صحیح نہیں ہے تو وہ دوسرے راستے سے جاتے ہیں جس وجہ سے وہاں کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے
بالکل جیسے آپ بول رہے تھے کہ ٹریفک قانون کی عمل کی جائے پابندی کی جائے تو اگر انسان یہ سب چیزیں کرے گا تو ٹریفک کے مسائل بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں اور جو حادثات ہوتے ہیں ان میں بھی کمی آ سکتی ہے اور جو سفر ہے زیادہ محفوظ اور آسان بن سکتا ہے ہمارا
صحیح بات کہی ہے آپ نے اور اس سے بڑی چیز ہم ہم لوگوں کو یہ چاہی کہ ہم پہلے اپنے آپ میں شعور لائے
کہ ہم خود ٹریفک کو کہ قانون کو کی پابندی کرے
جی بالکل بالکل
اور بتائیے آپ آپ ک بھیھی اس کا شکار ہوئے ہیں ٹریفک کے اس جیم کا
بالکل ٹریفک میں تو اکثر پھنسنا ہی رہتا ہے ہمارا ہم تو اکثر ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں گھنٹوں آدھے گھنٹے لگ جاتے ہیں وہیں پہ ا اس کی وجہ سے تو ہمارا بہت قیمتی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے کہیں ہمیں اگر جانا رہتا ہے کسی سے ملاقات کرنے جانا رہتا ہے تو اس ٹائم ایسے ہی ٹریفک ہو جاتے ہیں کہیں پہ تو پھر انسان پھنس جاتا ہے انسان سوچا سوچ کے رکھا رکھ ت کہ میرے گھر سے دوسرے دوست تک دوسرے گھر کے دوست کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا ہے تو میں آدھے گھنٹے پہلے نکل جاؤں گا لیکن وہاں پر پہنچتے پہنچتے اس کو گھنٹہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کا وقت بھی کم رہتا ہے پھر
صحیح بات ہے
مجھے اور ایک قصہ یاد آارا ہے اپنا قصہ د آار ہےجھے ایک بار مجھے امتحان دینے جانا تھا
ہاں
حالانکہ مجھے زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا تھا مجھے پندرہ بیسیا سے زیادہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا تھا
میں گھر سے پونا گھنٹے پہلے نکلا اس کے باوجود بھی ٹریفک جام کی وجہ سے میں ایک گھنٹے بعد پہنچا میں پندرہ منٹ دیر سے پہنچا وہ اسی وجہ سے پہنچا کہ ٹریفک جیم تھا کسی نے ایسی ہی سڑک پہ گاڑیاں رکھی تھی اور کچھ لوگ دوسرے راستوں سے آ رہے تھے ٹریفک کے قانون کو پہ عمل نہیں کر رہے تھے
جی بالکلا
میری طرحئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کام پر پھر نہیں پہنچتے ہوں گے
جی بالکل بالکل اب اس کا حال تو یہ بھی ہے کہ اگر جو ہمارے والدین ہیں آج کل دیکھا جائے تو بہت سارے کم عمر کے نوجوان گاڑیاں چلاتے ہیں جن کے پاس ابھی
باضابط لائسنس بھی نہیں ہوتی ہے
جی بالکل بالکل مکمل لائسنس بھی نہیں ہوتی ہے ان پہ تو وہ گاڑیاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے حادثات پیش آئے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو گاڑیاں تبھی دے جب ان کے پاس باضابطہ ہر لائسنس رہے گی اور ان میں اتنی سمجھ رہے گی کہ ہاں ہمیں جلد بازی میں گاڑی نہیں چلانی تاکہ جو راستتے راستے پہ چلنے والا انسان ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو اور ہم کو بھی نقصان نہ ہو
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے
ٹریفک کی وجہ یہ بھی ہے
ہمیں اپنے بچوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ وہ گاڑیاں استعمال نہ کرے کم عمر میں یا پھر جب تک ان کے پاس باضابتا لائسنس نہ ہو تب تک ہم ان پر قابو آائے ہم ان پر پابندی لگائے کوئی بھی گاڑی کوئی بھی موٹ موٹر بائک چلانے سے
جی بالکل بالکل
اور یہ تو آج کل عام ہو گیا کہ ہر ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے کم عمر ہی اٹھ دس سال سے پہلے ہی وہ نکلتا ہے اس کے پاس باضابطہ لائسنس بھی نہیں ہوتے اور وہ نکلتا ہے ماں باپ کی گاڑی والے سڑکوں پر اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے قانون کیسے ہم قانون کی پابندی کرے
جی بالکل تو جو یہ آج کل حادثات بڑھ رہے ہیں تو ان کا سب اب بھی یہی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو جو کم عمر کے نوجوان رہتے ہیں ان کا خون گرم رہتا ہے تو وہ سوچتے ہیں ہم گاڑی تیز بگائیں گے اس سے کیا ہی ہوگا تو پ جو حادثات پیش آ جی بالکل بالکل پھر کئی حادثات پیش آئے ہیں جیسے دیکھے دیکھا جائے پچھلی بار جموں اینڈ کشمیر میں ہی جو پامپور سائڈ سے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس میں بھی وہ کئی چھوٹے چھوٹے بچے کیے بچے گاڑی چلا رہے تھے تو ان کی موت وہیں ہو گئی تھی تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس بچے کو گاڑی دے رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اتنا ٹھیک ہے اس کا ذہنی توازن اتنا بن گیا ہے کہ یہ گاڑی اس طریقے سے چلائے جس سے اس کو بھی نقصان نہ ہو اور جو سڑک پہ چل رہا ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو
صحیح بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے میں آپ کی اس بات سے اتفاق تاب
جی بالکل بالکل تو آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا امید آپ کو بھی اس بارے میں مجھ سے بات کر کر اچھا لگا ہوگا جی بالکل بالکل امید ہے آپ سے ایک اور بار بات ہوگی تو
ہاں انشاء اللہ
اللہ اللہ حافظ
خدا